ہ جی السلام علیکم
ہلو وعلیکم السلام
ہاں جی کیسے ہیں آپ
بس بڑھیا آپ بتاؤ کس سے ہو کیا جت سے ہو
جی میں بھی خیریت سے ہوں
جی ہو سنیں کیا کر رہے ہو؟
بس بچوں کو ڈنر دےنے ہیں
اچھا اچھا اتنے جلدی
جلدی کہاں سوا آٹھ ہو گئے
ہم تو کھاتے ہیں ن لیٹ ساڑھے دس بارہ بجے
صدی دس گیارہ بجے
جی
میرا ہےیا کھانے کا ٹائم پر آج بچوں نے لنچ تھوڑا سا ڈیلے کیا نا تو انہوں نے ایوننگ میں بھی صرف اسنیکس تھوڑے تھوڑے کھائے ہیں اور تو اس لیے لنچ ڈنر جلدی ویسے ہمارا بھی ساڑھے نو تک ہی ہوتا ہے
جی جی اور کیا پکایا کھانے میں آئے
آج ہر ہر کی دال ہے اور وہ ہے بینگن کا برت ہے
اچھا ہاں کوئی ہمیں کوئی ہمیں بھی بگن کے برتے کی ریپسی بتائے ہم بھی لطف اٹھائے برتی کی
ریسیپ لوگ آ کو بینگن کے کھٹتی
کیا
کیا بول رہے ہیں آپ
میں بینگن کا بڑتا بنایا
جی رگن کا بھرتا اور ارہر کی دال
اچھا اچھا میں ہمیں بھی بتائ کیسے برتا بناتے ہیں تو ہم بھی پھر بنائے تو کھائیں تو
سمپل ہے اس کو بس بینگن کو گیس پہ رکھ کے بھون دو اور اس کے بعد سمپل جیسے دال کو تڑکا لگاتے ہیں اسی طریقے سے سیم آ بینگن کا مسالہ تیار کر کے سب سالے ن منا لو ڈائریکٹ گیس پہ فون د ہاں جی
د رو جو یہ گیسی ہوتی ہیں نا صحیح نہیں ہوتی
فی اس کا سواد نہیں آئےا بینگن کا بڑھتا تو
ہوتی ہے ن ہم اور گینٹھی بالتے ہیں گار کا ہوتا ہے جیسے اس میں آگ والے پہ کر لیا کرو نا کیونکہ یہ گیس پہ ڈائریکٹلی کہیں دیکو آج کل چپاتی سکتے ہیں ڈائریکٹلی ہے نا گیس پ
اس کے لیے بھی ہارم فل بناتے ہیں نا آج کل کی وہ بھی ہارم فل ہے
وہ ہارم فل ہے وہ بہت نام نہیں لیتے بہت ایسی بڑی بیماری کا ہوتا ہے سمٹم جگ جاتا ہے اس سے وہ دیکھو
بتائیں بتائیں آپ بتائیں کیسے کریں ار ہم
دیکھو جیسے کوئلہ لے لو نا مارکیٹ سے
بس ایک بینگن کا فھال بھی بنانانی اگ کوئلا ل کیا ہے مارکیٹ
ہاں مارکیٹ سے مطلب کہ دو کلو تین کلو یا پانچ کلو کوئلہ لے آؤ اس کے لیے ایک برتن لے کے آؤ جیسے ا کوئی اگینٹیھی ٹائپ ہو گیا جیسے یا کوئی اینگل ٹائپ ہوتا ہے نا جیسے ہاون کے کنڈ جیسے ایسے ہوتے ہیں نا لوہے کے بنے ہوتے
جی
کو ویس ایسا ایک لےیا اسٹیل کا تو اس کے اوپر رکھ کے اس کے اوپر گار ڈال کے نا تو اس سے تھوڑی آگ چلا دو گاروں کو تھوڑا س ہوا تھوڑی سی دھو تو گار ایٹومیٹیکلی پوری آگ پکڑ لیں گے پورے لال ہو جائیں گے پھر اس کے اوپر آپ جو مرضی کر کے برتا کریں چپاتی کریں تو اس کا بہت بڑھیا ٹیسٹ ہوتا ہے آج کل چھوٹے چھوٹے س آج کل ل کی چھوٹی چھوٹی تندور مل جاتی
ہاں جی میں ابھی اب جوب مجھے جا رہے تھ نا تکنییک تو میں وہی سوچ رہی چھوٹا ت اندورز بھی بیٹر رہے گا
چھوٹا سا تندور لے آؤ اس میں گا ڈالو اس میں تھوڑی سی گار میں کیٹ میں ہو جائے گا اس میں آپ جب تندوری پھلکے بھی لگا سکتے ہو
ہاں جیسے پہلے لوگ ہیٹر یوز کرتے تھے سردیوں میں کے اوپر بھی تو دیکھ سکتے ہیں
روٹی کا دیکھنا ٹیسٹ اور جو ہم تندور پہ اور جو چولہے پہ روٹی بناتے ہیں اس کا ٹیسٹ دیکھنا
ہاں جی ہاں جی وہ تو آپ تسہ ہی کہہ رہے ہیں کہ فرق لگتا ہے
ٹیسٹ ہوتی ہے چولہے کی اس آ کی روٹی کا نا تھوڑا سا الگ ٹیسٹ ہوتا ہے
چلو آگے سے دھیان چلیے چلیے گا آگے سے دھیان رکھیں گے آگے سے نہیں کریں گے ایسا
س گیس میری مما بھی پہلے کرتی تھے نا مجھے نہیں جب مجھے پتا لگا میں مما کو ٹوٹلی منع کر دیا میں توی پر ہی پلا دو بار تھوڑا ٹائم لے لو اس کو ایک دو بار پانچ بار نیچے اوپر الٹا سیدھا کر لو بس ڈائرٹلی وہاں سے ت سے گیس کے اوپر م تو رکھنا ڈائریکٹلی وہ نہیں کھائیں گے وہ پھر مما نے
چلیے آگے سے ایسا ہی کریں گے ہم بھی بہت بہت شکریہ ہے آپ کا آپ ہمیں اچھی اچھی گائڈنس
ہم نے بھی چھوٹا سا تندور لایا اس اس میں ہم گار ڈالتے ہیں پھر وہ گار جیسے ج مطلب کہ ل کہ گار آٹومیٹکلی مب ٹھنڈے ہو جاتے ہیں پھر وہ گار نکالو جو سبزی بنتی ہے جو م مٹی کی طرح تو اس کو نکال کے پھینک دو جو گھر بستے ہیں اس کو گھروں کو واپس اکٹھا کر کے رکھ دو وہ کسی چیز ل پ دن میں ڈال کے ٹھنڈے ہوتے ہیں جب تو کل کو پھر سے بول لو پھر سے گھر وز کر لو
جی جی ٹھیک ہے آگے سے یہی کریں گے ہم
اصل آج کل گرمیاں ابھی گرمیاں چل رہی ہیں ابھی میکسیمم لوگ جیسے گاؤں میں چلے جاؤ دیکھو تو وہ کیا کرتے
گاؤں میں تو لو چولہے بھی بنا چولہوں پہ آتے سے زیادہ کھانا بنتا ہے
روٹی اور تندوری کی روٹی لالتے لسی لیتے ہیں چٹنی لیتے ہیں تھوڑی سبزی بناتے ہیں ٹھیک ہے نا تو بنا کے وہ کھاتے ہیں کیا بات ہے نظارہ گاؤں کی روٹی کا ایک الگ ہی اس کا ج الگ ہی مزیدار ہے بہت مزہ آتا ہے
اچھا اچھا چلیے ہمارا گاؤں نہیں ہے کوئی کہ ہمارے کچھ زیادہ معلوم نہیں ہے بارے میں
ہمارے نا ہم بھی ادھر سٹی میں رہتے ہیں بٹ ہمارے نا کچھ ریلیٹیوس جو ہمارے مان لو کہ نانکے ہیں جو ہمارے تھوڑے نا بڑی سٹی سے باہر رہتے ہیں بی پین ٹائپ رہتے ہیں ٹھیک ہے نا سٹی بھی اور پین ٹائپ یہ دونوں ٹائپ مکسچر ہے کسم کا ٹھیک ہے نا توث اکثر لوگ نا جو اگ جوس کھاتے ہیں ج گھر میں فری ہوتے ہیں تو وہ ایسے کھاتے ہیں جو زیادہ چکن کی شوقین ہوتے وہ تندور تو گھر میں رکھتے ہی رکھتے ہیں تندوری چکن کا ایسا کرتے ہیں تو وہ لیتے ہیں لطف اٹھاتے ہیں ہر چیز کا
اچھا اچھا
اور بتائے
بس اور سب اللہ کا فضل ہے
فضل ہے اوکے اوکے اللہ کا رحم ہے یہ سب
آپ سنایا آپ کیا کھانے میں آج بنوارے ہیں امی سے اسپیشل اپنے لیے آپ خود کچھ بنا رہے ہیں اپنے لیے بتائیے کچھ
نہیں آج کچھ میںان نہیں کی اپنی امی جان سے دیکھتے ہیں اوپر جا کے
پچ تو پھر آپ ساڑھے گیارہ بارہ بجے مھے کھانا کھائیں گے
ہاں انیں مگرگر کا ان کا ہے کہ ان کو پتا ہے انے مرضی سے کھانا ہے کبھی ان کے ساتھ کھا لیتی ہوں کبھی میں کہتا ہوں کہ بس کھانا پکایا ہوا ہے تو آپ جس کو من کرنا وہ کھا کے اپنے اپنے کمرے میں چل جاؤ سو جو نا کرو تو کھانا ادھر رہن دو میرے لیے تو میں خود نکالوں گا خود اپنی پلیٹ میں ڈالوں گا کھاؤں گا بیٹھ کے پلیٹ اپنی دھو کے کچن میں رکھ کے چلا جاؤں گا اپنے کمرے میں
بہت بہترین ہے آپ کی تو بہت اچھی وہ ہے آپ ایسا کرتے ہیں تو
ج میں کبھی دس بج کبھی گیارہ بج جاتتے ہیں
بہت اچھی بات ہے ای سارے بچوں کو ایسے ہی کرنا چاہیے
ل جاتا ہوں تھوی تھوڑی کاتا ہوں تھوی گیارہ بجےھا دیی تھڑ بہ بج کھا تھڑی تھو چپا چپاتے کاتا رہتا ت کام کرتا رہ تو ایسے ہوتا ہے
اللہ تعالی کا ایسے کرم بن جائے کہ بچے ایسی ہی سیکھیں
میکسم لوگ کی نا زیادہ گرم روٹی کھے میں گرم روٹی کم کھا ہوں میں ٹھنی روٹی میں بہت شوق سے کھا ہوں سبزی ٹھنڈی دال ٹھنڈی کھ لیے تو کبھی کبھی گرم کھا ہوں بٹ مجھے ٹھنڈا کھانا کھا ایسے پت نہیں کہ بچوں سے میں نے ٹھنڈا ہی کھا ہے نا مطلب کہ میں گرم روٹی کوئی چیز گرم نہیں کھاتا ہے زیادہ مری تھوڑی ٹھنڈی ہو زیادہ مجھے گرم نہیں ٹھن ٹھنڈی کر کے کھاتا ہوں ہر چیز وہ چائے میں گ ٹنڈی نہیں پی سکتا
اچھا اچھا
تو اس جھیک ہے ہم مرے بھی ن جان ابو جان یہ تو گرم گرم کھانا کھاتے ہیں جیسے گرم گرم کھانا بنا جاہے ٹھنڈا ہو گیا پھر سے گرم کر لو پھر کھا لو پر میں پراپر گرم نہیں کاتا میں ٹھنڈا کر کے کھاتا ہوں آرام سے
اچھا چلیے اچھی بات ہے زیادہ لکھریں نہیں ہیں آپ نازو نخرے نہیں کرتا تے ہیں آپ
ے نہیں کرتے ہمیں چلو کوئی دے دے تو ہم کھا لیتے ہیں کچھ بھی
کھانے پینے میں ویسے بھی زیادہ شرم و شرمی کرنی ہو چاہیے
نہیں نہیں کھانے میں کیا شرم جو من کرے میں مانگ کے کھا لیتا ہ نہیں کرے تو منع کر نہیں کھانا یہ بات ہے کہتے ن جسم کی شرم اس کے پھوٹے کرم
ہلو
م کہتے نہیں لوگ کی جس نے کی شرم اس کے پھوٹے کرم
ہ بالکل صحیح بنی ہوئی ہیں کہا ہوتے ایسے ہی نہیں بنی ہوئے ہیں مییننگ ہے اور واقی میں سب کی زندگی میں یہ کچھ نہ کچھ کرتی ہیں اور پ ہماری جو زندگی ہم جیون کو جیتے ہیں اس کے اندر کہیں نہ کہیں اس سے میچ بھی ریلیٹ بھی کرتی ہیں اسی لیے بنی ہوئی ہے
ہاں تو اور بتائیں آپ
بس بیت گیا آج کا بھی دن
ہاں یہ دن اب ہمیں کبھی دوبارہ نہیں ملے گا
بالکل اسی لیے کہتے ہیں زندگی کے ہر پلک
ہ ہاں دیکھو ہر انس دیکھو ہر ہ ہر انسان ہر کہیں مشکلات میں پھنسا ہے کوئی کام میں پھنسا ہے کوئی بندش میں پھنسا ہے بٹ جو جیون کا یہ دور ہے نا کو دن ہے یہ جو ٹائم ہے یہ واپس نہیں ملے گی جب جہاں جس کے ساتھ آپ کو ہنسنے کا موقع مل رہا ہے انجوائمنٹ کرنے کا موقع مل رہا ہے تو کر لو ٹھیک کر ل مزی زندگی ہے سوچتے رہو گے نہیں یہ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے صحیح ہے غلط ہے دیکھو زندگی کا لطف اٹھانا تھا انجوائمنٹ ایوری موومنٹ
یس یس ہاں جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے چلیے ملتے ہیں پھر ہم اگلے اس میں
جی جی اوکے
چلیے اوکے اللہ حافظ